ولیکم سلمام
ہیلو
وعلیکم السلام بھائی جان
اللامھ وعلیکم السلام بھائی جان اور بتائے بھائی جان
اور سب ٹھیک ہے اپنا بتایا بھائی جین
بائی جان کانا پیناا خال ل ہے بائی جان
ہاں بھائی جان کھانا پینا کھا لی ہے سونے جا رہے ہیں بھائی جان
ہ بھائی جان سنے جا رہ ن بائی جان
ہاں بائی جان
اور بتائے کھانے میں کون کون کھانے کھائے ہیں بھائی یہاں
بھائی جان رات کا سمے ہو رہا ہے بھائی جان دودھ روٹی گیا بھجیا سبزی ہیضان
سیا یہ سا کھائے ہیں بھائی ج نے اور کچھ نہیں کھائے ہیں بھائی جان
نہیں بھائی جان صبح میں کھاتے ہیں میٹ مچھلی بھائی جان ابھی ن ہم
م ب اب ہ بھائی جان سادا کھانا کاتے ہیں نا بھائی جان
ہاں بھائی جان سادہ کھانا کھاتے ہیں رات کے سمعے
ہ اچھا ہمیں لگا ہے بھائی جان کی آپ بریانی بنوائیں گے چکن بنوائیں گے گوشت بنوائے ہوں گے مٹن بنوائے ہوں گے لذیذ لذیذ ہم کو لگاائے بنویں گے گوشت بھائی جان بکرا کا میٹ بنوا ہیں گے بھائی جان اگر میں تو سن رہا ہوں دودھ روٹی کھائےیں بھجیا روٹی کھائےیں آپ کو زیادہ کھانے کا من نہیں کرتا ت بائی جان گوش
نہیں بھائی جان ہم کو بہت گوش کھانے کا من کرتا ہے بھائی جان
ہ بھائی اچھا بھائی جان چلیے ہم کو لگایا کہ نہیں کھان کا من کرتا ہوگا کہئی نہیں ملا ہوگا نہیں بھائی جان
نہیں بھائی جان ہم صبح کا ٹائم کاتے رات کے ٹائم نہیں کاتے گوشت بھائی جان
اچھا بھائی جان ٹھیک ہے ہم تو کھائے ابھی بہت لذیذ کھانا کھائے ابھی اور کھانا آئے گا اب کھا ہی رہے مطلب کھاائی رہے بیٹھ کے آپ بات کریں آپ سے کیا کہتی ہے بھائیشان ہاں کہ کھائےیں ہیں ابھی کھا رہے ہیں بریانی وہ کر رہے کہ آپ کو ایک بات پوچھنا تھا بھائی جان کہ رہے تھے آپ سنی ہیں کہ آپ فارم کھولے ہیں
ہاں بھائی جان بہت بڑکا فارم ہے بھائی جان کھولے ہوئے ہیں
بھائی جان بکرا کا فارم ہے کہ بھائی جان مرغی کا فارم ہے کہ ا کیا کہتے گائے کا فارم بائ جا
بھائی جان مرغی کا فارم مرغی کا
مرغی کا فارم ہے
ہاں بھائی جان مرغی کا فارم ہے
اچھا بھائی جان مطلب آپ کو مرغی کھانا بہت پسند ہے ن بھائی جان
ہاں بھائی جان بہت پسند ہے ہم کو
ہوں کھاتتے رہیے بھائی جان ہم کو تو بکرا کا میٹ پسند ہے بھائی جان ا بریانی پسند ہے اسی لیے یہ پوچھا آج تو ہم کھانے میں کھائے ہیں باکرا کا میٹ کھائے ہیں بھجن مرغے کا میٹ کھائے ہیں بریانی کھائے گ چکن بریانی مٹن بریانی کھیا بھائی جان لذیذ لذیج کھانا کھائے ہیں گوشت کھائے ہیں بھائی جان آ موٹا کیا کہتے ہیں کھنسی کا میٹ کھیں ہیں پاٹی کا میٹ کھائے ہیں بھائی جان ہمارے یہاں زیادہ کانسی نہیں ملتی ہے اسی لیے پاٹھی تھا م نے بہت ذیز لگتا ہے پاٹھی کا بھی بھائی جان نہیں ملا اسی لیے پارٹٹی کا لیے بھائی ج نے جو کانسی کا ملتا ہے تو کھسی کا زیادہ لیتے ہیں پاٹٹی کا اتنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے بھائی جان اسی لیے مرغا کا پھر کیا کہتے ہیں اچار کھائے چٹنی کھائیں دال بھات کھائےیں چوکا کھائے ہیں بھنڈی کا ہوجیا کھائے ہیں کریلا کا گھجیا کھائے ہیں لوکا کا گھجیا کھائے ہیں کچری کھیں پکوڑا کھائےیں ہے اور صبح پہ چائے پیے ہیں بسکٹ کھائے ہے رس والا بسکٹ بھائی جان
بھائی جان آپ تو بہت زیادہ کھانا کاتے ہیں بھائی جان
ارے بھائی جان تھوڑا تھوڑا سب کاتے ہیں بھائی جان اتنا تو نہیں کھاتے ہیں بھائی جان بہت کم کم کھاتے ہیں بھائی جان زیادہ نہیں کاتے ہیں بھائی جان تھوڑا موٹا کاتے ہیں بھائی جان یہی ہاں یہ زد کرار کے بریانی کات بھائی جان آ گوش کھاتے ہیں بھائی جان
ہو بھائی شان
ہاں بھائی جان زیادہ نہیں کھاتے تھوڑا تھوڑا سم کیا بھائی جان بولیے نا برا ب ہاں بہ جائیں بولیے
بھائی جان کبھی آئی ہے مرغی فارم پ آپ کو مرغی کے کیاتے ٹانگ بھائی جان
ارے بھائی جان ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے آپ کی آپ کی مطلب مانگ ہے کہ ہم آئیں گے تو آئیں گے آپ کی خواہش ہے تو ہم آئیں گے پ ک نہیں بائی جانا ہمارا ہمارا ہمارا مطلب وعدہ ہے کہ بھائی جان ہم آئیں گے اللہ اللہ ہمیں اگر چاہے کہ ہم جانا چاہیں مطلب اللہ ہمیں جانا جانے دے تو ہم جانا چاہیں گے بھائی جان موقع ملے گا نا بھائی جان تو آئیں گے ٹھیک ہے بھائی ج بول آجتے نہیں پانچ منٹ ہاں بھائی جان یہ وہی کہہ رہے تھے کہ آئیں گے کبھی نہ کبھی بھائی جان اور بتائے بھائی جان کیا کہتے ہیں آم کا سین چل رہا ہے آم تو کھائے ہوں گے بھائی جان آ کو
ہم کو آم نہیں پسند بھائی جان ہم آم نہیں کھاتے ہیں
اچھا بھائی جان نام نہیں کات ہیں نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم کو آم پسند نہیں ہم کو لچی بہت پسند ہے بھائی جان
اچھا لچی پسند ہے نہیں تو ہمارے یہاں تو خوب سب پسند ہے بھائی جان خوب دبا کے کاتے ہیں بھائی جان آم لیچی دونوں بہت دبا کے کھاتے ہیں بھائی جان بہت دوبا کے کات ہیں بھائی جان بہت دوا کے ر ہمالچی خوب مزہ آتا ہے کھے میں آم کا سیزن چل رہا ہے آم تو کھانا چاہے تھا بھائی جان آام تو مال د کسیم بگ ج ا بئی دالما بجو کے سکل اور کیا بتتا ہے بھائی جان سندوروا آم کیلوا آم سب آم پڑتا ہے ہمارے یہاں بھائی جان سب آم کھائے خوب دبا کے کائے بھائی جان اتنا لذیذ لگتا ہے سب سے زیادہ مالدہ اور داغ کسیم ب ہوگا جیادہ بائی جن گ آائی نا ہمارے یہ بہت لذز یی بہت بڑا بڑا بہت میٹا میٹا پڑتا ہے بائی جان بہت لذیذ لگتا ہے بھائی جان اتنا لذیذ کی انگلیاں چٹتے رہجیے گا بھائی جان آپ
ٹھیک ہے بھائی جان آپ بلا رہے ہیں تو ضرور آئیں گے ضرور
ٹھیک ہے بھائی جان آئیے گا آئیے گا ہمارے گھر پہ رکے گاھائی جان آرام سے کھائی گایے گا لذیذ لذ کھانا بھی کھلائیں گے بریانی کھائیں گے گوشتوشت کھلائیں گے بھی آپ کو بہت للیز ہماری امی جان کھانا بناتی ہے ہاں اور بتائیے آپ کے یہاں کون کون نام پ رہا ہے بھائی جان
بھائی جان ہم آم نہیں کھاتے تھ ہم کو آم کے بارے میں نہیں پتا ہے بھائی جان دوسرا کچھ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں بھائی جان
اچھا بھائی جان تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ کو آم کا نام نہیں پتا ہے تو چھڑیے اس کے اس بات کو ہٹائیے بھائی جن کہہ رہے کہ آ مطلب امی جان تو اچار لگائی ہوگی
ہاں بھائی جان ہم کو آم کھانا نہیں پسند لیکن ہم کو آم کا اچار بہت پسند ہے بھائی جان
اچھا بھائی جان ٹھیک ہے مطلب ہماری بھی امی جان چار لگائیے آپ ہمیں جان کون کون سی چیز کیا چار لگائیے بھائی جان بھائی جان آواز کٹٹ ج رہی ہے بھائی جان کرے گی آپ کی امی جان کون کون سی چیز کی اچار لگائیے بھائی جان
بھائی جان آم کی تین چار قسم کے آم کی اور امرچک لگائی ہے بھائی جان کوچا لگائی ہے نمبو ک لگائی یہاں چار اتنا ہی لگایا چار پانچ ہاں بھائی جان
بس بھائیے ہے نا نہیں بھائی جان مطلب پھر بھی ٹھیک ھاک لگائی ہے آپ کی ابھی جان اچار مطلب ہماری ابھی جان بہت لی جا چا لگاتی ہے بھائی جان بہت سوادشٹ لگتا ہے بھائی جان بہت انگلییا چا پہ ل جے گا بھائی جان آئیے ہمارے یہ آکھھی لائیں گے ہمارے یہاں بھی جانے تو خوب لج اچار لگائی ہماری امی ج لگائی اچار میں آم کا چار آم مالدو کا کشن بھوگ کا جاردہ کا بمبئی کا بیجو کا سب کا چار لگائیے
بھائی جان آواز کٹ کٹ کی آ رہی ہے بھائی جان
کیا بھائی جان
آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے بھجان آواز
اچھا اب صحیح یہیا رہیے بھائی جان
ہاں بائی ج ن آباز اب سیا
ہاں تم لے مالدیو کا کسی مگ کا جار دے کر سکول کا بئی کا کیام کا لگائیائی جان کیوم کا کھائیے گا اچھان نا بھائی جان بہت لمبا لمبا رہتا ہے کھائیے گ نا بہت بڑا بڑا رہتا ہے یہ من بھی نہیں ہٹے گا بھائی جان آم
بائی جان نہیں کیا نم خوب گو آم بھائی جان
چلیے کوئی بات نہیں تچار تو کاتے ہوں گے کوچا بھائی جان
ہاں بھائی کچھا کاتے ہیں بائی جان
چلیے کچائی کھلائیں گے وہی سب برتا آدی کا مرچ کا ا کرلا کا نیمبو کا شم مرچ کا یہی سب کا اچار لگاتی ہے ہماری امی جان بہت لذیذ لگتی ہے اچار ہماری امی جان کی ہاتھ کی
پہلے کے اچار نہیں تھا ابھی تک بھائی جان کب ہم کو بلائیے گا تو ہمچ کھائیں آئیں گے تو کریلا کے اچار کھلائیے گا ہم کو بھائی جان
ہاں بھائی جان کرلا کا اچار ضرور کھلائیں گے آپ کو بھائی جان آئیے گا کاب وہ کریلا کا اچار کھلائیں گے بہت تیتا لگتا ہے مطلب بھائی جان اب پسند نہیں آئے گا بھائی جان پہلے بتاتے ہیں بھائی جان آپ جی
ا بھائی جان کوئی بات نہیں پھر بھی ٹیسٹ کریں گے
بھائی جان ہماری ام جان اس لیے بناتتی ہے کیونکہ ہماری بیگم ہے نا
ہوں
ان کے گھر پہ لے جانا پڑتا ہے بھائی جان تو اب کیا کریے گا بھائی جان لے جانا تو پڑتا ہے تو اب لے جانا ہے تو پڑے گا نا بھائی جان جو دے گی امی جان تو ج
اور بائی جان
ہمم ہمم اسی لیے بھائی جان وہ سب ہٹائیے بھائی جان بھائی جان کہہ رہے کہ آپ کون سا چاول کھاتے ہیں بھائی جان
ہم سب چاول کھاتے ہیں بھائی جان
ب جن چاول مطلب کتنی کا کھاتے ہے کہ باسمتی کا کھاتے ہے کہ ا کوٹاکا چاور کاتے بائی جان ن اشنا چاور کات کی پی کا چاؤور یہ سب کاتے ہیں بتائی چاؤول کا نام نہیں پتتا ہےپ کوکتار نہیں
بھائی جان پتا ہے ہم کو
تو کون سا کھاتے ہیں بھائی جان
ہم سب میں سےے کھاتے ہیں بھائی جان
ارے بھائی جان آپ کو کھیتی ہوتا ہے کیا بھائی جان
ہاں بھائی جان کھیتی ہوتا ہے
ہوں تو باسمتی روپے کہ نہیں بھی جائے باسمتی کا چاول
بھائی جان روپے ہیں ہم باسمتی
بھائی جان ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے بھائی جان دو تین بوری بھیجا دینا بھائی جان ہمارے گھر تو نہیں تو ہم آئ گے تو لے جائیں گے بھائی جان
ٹھیک ہے اب آ جانا آئیے کبھی گھومنے میرے گاؤں
ٹھیک ہے بھائی جان چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگے گا بھائی جان ایسے ہی فون کرتے رہیے گا بھائی جان پھر ملے گا پھر سمے ملے گا تو آپ سے بات کریں گے بھائی جان ضرور اور ہمارے طرف سے امی اور ابو کو خدافظ وعلیکم السلام بول یہ گا ہماری طرف سے اور آپ کی امی اور ابو سب خیریت رہے بھائی جان یہی ہماری اللہ سے دعا ہے بھائی جان چلیے وعلیکم
آپ کو آپ کو بھی امی امی اور ابو کو وعلیکم السلام بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان بولیں گے چلیے بھائی جان خدا حافظ بھائی جان
خدا حافظ بھائی جان